سلام علیکم ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں
جی سب خیریت اللہ تعالی کی رحم ہے آپ سنا ہے
ہم یہ سب خیریت ہیں آپ فرمائیے سب ہے آج تو کتنا ہوا
جی جی بالکل سب خیریت ہیں بس یہی ہے کہ کہ جو ہے بے روزگاری ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے روزگار مل نہیں رہا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل بے روزگاری نے اتنا اپنا ہونا جما ہوا ہے یہ لوگ بہت پریشان بھی ہو رہے ہیں اھرھاگ رہ مہنگائی رک نہیں رہی اور بے روزگاری بڑھتی کی جا رہی ہے جس کا اکثر ہماری
بالکل تو آج ہم جو ہے اسی محبو پر گپت گو کریں گے یعنی عدم روزگار اور کسم کس ہے ماشا کے بارے میں
بالکل
جی اچ ہاں تو آج مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم ایسے نہایت سنجیدہ اور تب لکھ دے گا موضوع پر احط کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری جدید کی نسلوں کو اور خواابوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور جو ہمارے معاشرے کی جو بنیادی کوک کھوکھلا کرنے میں کاکارگر ہے تو اسی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
بالکل کیا درست فرمایا آپ نے تو
مطلب آج ہماری اس ناسستک یا ایک محور ایک ایسا کلیدی یا بنیادی اور حیاتی مثلہ ہے جو محج ایک ماں سے ہے بلکہ کروڑوں نوجوانوں کی جیت کی کسم کس ہے جی ہاں اور آج ہماری ہاں تفصلی گفتگو کا عنوان ہے بے روزگاری کا ناصر یعنی ادب ا روزگار کی صورت ا حال اس کے علاوہ کلیدی اسباب نفسیادی اثرات اس مرض کا حقیقی ا سمادھان تھوڑا دیکھتے ہیں اپن
جی جی بالکل بالکل محترمہ آپ نے بالکل درست فرمایا یعنی کہ جب مطلب ایک تعلیم رکھتا نوجوان اپنی آنکھوں یا پھر سنہری مطلب کو دیکھتے ہیں تو مطلب ان کے ہاتھوں میں ڈگروں کا جو پرلندہ ہے ان کو لیے دفتروں کے آج کل چکر کاٹ رہے ہیں اور اس کی بدلے میں انہیں محج ناکامی توکار ملتی جا رہی ہے تو وہ صرف روزگار ا سے م رک نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کا جو اپنی جات اور نظام سے بھی بورسا بھروسہ اٹھ چکا ہے اور آج کے جو نوجوان ہیں ماسا کے حجول کے لیے در در ٹھوکرے کھا رہے ہیں تو اس ا مطلب عالم نگ کا سورتیاال پر آپ کے کیا خیالات ہیں
بالکل ماشاء اللہ کیا آپ نے درست فرمایا کہ آج کے جو نوجوان ہیں اس یعنی اپنی آجی کا کیصول کے در در کی ٹوکرے گا رہے ہیں دفتر روں کےچکر لگا رہے ہیں تو ہ ایک طر کا طرف سے یہ جو بات ہے وہ بہت پسند آئی ا آوجات کی ہے کہ آپ نے جو بے روزگاری ہے دس اصل ایک ایسا سیا ہے جو انسان سے نا اس کی انا مطلب آتم سمان اور اس کے ہاں ہنر کو چھین لیتا ہے جیسے کہ حکیم اور فلاسکہ نے کہا تھا کہ خالی ذہن شایتان کا م مستن ہوتا ہے طریقے سے جب مسہارے میں
یہ لوگ جو بی رہتے ہیں نا تو ان کی توانائی ان کی جو توانائی ہے تبدیلی ہے کاموں کے بجائے ا تقریب کی طرق مشکل ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ محض مسفل نہیں پیدا کرتا بلکہ یہ انسانی وجود اور اس کے اندر کو کوکھلا کر دیتا ہے جو اس کے اندر کا جو ہونر ہوتا ہے نا اس وجود کو ہی کھو کھلا کر دیتا ہے اور آ ہمارے اس علی کرسمعین کی حمایت میں ایک مرض کے تمام باریک پہلوؤں کو نہایت اور گہرائی سے پیش کرتے ہیں جو کہ بے روزگاری کی قلتیی اسباب ہے روایتی تعلیم اور ہنر کی مطلب جس طریقے سے ان کے پاس ہنر ہے اس کی بہت قلت ہے مطلب کام نہیں ہے تو بے روزگاری بہت زیادہ ہو رہی ہے بے روزگاری کا اثر سیدھا سیدھا ایک گھر کا جو چولہا ہوتا ہے نا اس پے پڑتا ہے
بالکل بالکل آ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا مگر تو مطلب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک بالکل ایک ایسا تو مطلب یہی ہے کہ آج جو لاکھوں جو ہے نوجوان ہیں بے روزگار ہیں دوسری طرف جو ہے ا سنتوں سنتوں کو کام کرنے کے لیے موجود لوگ نہیں مل رہے ہیں تو یعنی کہ اس تجاد کے پیچھے ہمارا تفلیقی نظام کتنا ذمہ دار ہے
بالکل بالکل بالکل کیا درست فرمایا آپ نے جو ازادی کا سیلاب ہے نا اور آ رہا ہے اور اس کے روزگار کے اوسر ہیں ہم میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے اور اس توانج کے بگڑنے سے مسئلہ کتنا سنگین ہو گیا ہے اور یہ آگ میں گھی کا کام کر کر رہا ہے آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس رفتار سے ہمارے ماسیی ا ذراع مطلب جو آرھک سروت ہے نا وہ اور نوکریاں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں سرکاری مہکاؤوں پر بار بار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ان کی جو شوبا ہے نا اس کو اپنی آگوش میں لینے سے لینے سے کاسر ہے اور جب ایک اد ادناسی نوکری کے لیے ہزاروں آد جی جاہاں ڈگرییاں والے ب میں کھڑے ہوتے ہیں جو مسوہارے میں ایک عجیب کسمکس اور مایوسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل
اور مزارتی اثرت مطلب ایک طرح سے دیکھا ہوگا تو بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پت نہیں ایسے لگتا ہے کہ میں پتاہ نہیں کہاں ہوں روز کرنا ایسا وہ صرف بے روزگاری نہیں ہے مطلب ایک طریقے سے وہ مالی طور پر تنگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنوں کے تانا اور سماج کی نظروں میں ہر وقت زخمی رہتا ہے کہ میں نے اتنی ڈگریاں لے لیں لیکن آج میں بے روزگار ہوں مجھے کوئی نوکری نہیں آج کل لوگو کو سرکاری نوکری نوکری دکھھتی ہے باقی پرائیویٹ کچھ کام کر کہ ہاں کرا رہ موری اور مزدوری بھی بہت زیادہ کرنے پر ان کو بہت کم ویتن ملتا ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں یعنی کہ ایک بے روزگار انسان نہ صرف مالی طور پر تنگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے ا جو مطلب اپن کتانوں سماج کی جو نظروں میں ا ہر وقت زخمی ہوتا رہتا ہے اس کی نفسیات پر اس کا کیا اثر پرتا ہے اس کے بارے میں اپن دیکھتے ہیں کہ ہ یہ بہت ہی دردناک پہلو ہے اور جب ایک نوجوان اپنی عمر کے بہترین سال ا بےیکار گزارتا ہے تو اس کے اندر جو ہے احساس ایک کمتری جڑ پکڑ لیتا ہے وہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے اور جو اس کا ذہنی افسردگی اور ذہنی گفت کا مسئلہ کن بن جاتا ہے تو کئی بار اس جنی عجب کا قدر شدت اختیار کر لیتا ہے تو اسی کو ختم کرنے کا سنگین قدم اٹھا لیتے ہیں تو جہانت کا مکمل بھی قتل ہو جاتا ہے اسی کے بارے میں اور آپ سیکھتے ہیں تو اس کے آپ کے کیا خیال آتے ہیں فرمایں
بالکل بالکل کیا فرمایا آپ نے یہ انسانی نفر قتل ہے اور جو پیٹ کی بھوک اور گھر کی ضرورت انسان مجبور کرتی ہے نا
اب وہی خالی اراد کی رفت نہیں اٹھ جاتے بھوک اور
جی جی بالکل
مطلب پھونک اور اپرادھ ایک انسان کو کفر تک لے جاتا یہ سب آپ سیدھے راستوں سے حاصل نہیں ہوتا ہوتا ہے تو نوجوان گھبرا ہوک چوری ڈکیتی سائبر غیر قانونی
ت کی جو دلدل ہوتا ہے نا اس میں پھنس جاتے ہیں
بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
کاموں کا جو ویوستھا ہے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے بے روزگاری دراصل تمام برائیوں کی ماں ہے اور یہ بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے اور تہذیب کا عکس اغا دیتی ہے
جی جی جی بالکل بالکل ہن بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کی جو مطلب بے روزگاری ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتی ہے تو اسی کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ مل ایک ایسا ہی ناصور ہے کہ ایک رگ کو بے پرردہ کر دیا ہے تو جو ہمارے مایوس اور جسجو میں مصروف دیکھتے ہیں کہج عملی روشن اور ایککمت سے بھرپور پائی پیس کرے ہیں اور جو ہے ہمیں ان سے اندھیرے سے نکالنے کا رستہ دکھا سکے اس کے بارے میں ا آپ کے کیا خیالات ہیں محترما
بالکل بالکل کیوں نہیں اس عجیب مسئلے کا ایک حل محض سرکاری یا بھروسے بیٹھنے میں نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک مکمل محکمہ عمل کی اجہد ضرورت ہے کیونکہ نوجوانوں کو میری سخت تق تقید ہے کہ وہ مہیش کاغذ کی ڈگریوں کے بھروسے وقت جایا نہ کریں آج ہی بازار کی کی مانگ کے مطابق ہنر جیسے کوڈنگ ڈیٹا سائنس یا کوئی تکنیکی کلاس سیکھے ہنر جو چاابی ہے جو بند دروازوں کا بھی تارہ کھول دیتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے
بالکل
ستر ہو سکتے ہو نوکری مانگنے والے کے بننے کے بجائے نوکری دینے والے بھی بن سکتے ہیں کیونکہ کوشش کرے ہیں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اور اپنا جب کوئی کاروبار کرتے ہیں نا تو اسے جہید ہاں دور میں ڈیجیٹل ذریعے نے ویاپار کو اچہد سرل اور آسان بنا دیا ہے تعلیمی نظام کا ایک جدید قار حکومت کو چاہیے کہ وہ اپ اپنے نصاب کو مکمل طور پر بدلیں اسکولوں اور کالجوں کی تھیوری سے زیادہ عملی مسق اور ووکیشنل کورسز کو لازمی درجہ دیا جائے
جی جی جی بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا نہیں کہ جنی ایک ایک ہم اور سبر یہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو نوجوان کو ناکامی سے گھبرا کرمت نہیں آنی چاہیے کیونکہ جو مشکل وقت میں انسان کی جو اجمائش کا ہوتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھے اور مستقل کے ساتھ مزاجی بنائے رکھے ہیں
بالکل اللہ حافظ آپ سے بات کر کے بہت بہت اچھا لگا پھر بات
جی خدا حافظ